ہیلو
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
اور میں بڑیا آپ سناؤ آپ کیسے ہو
جی الحمد اللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور فری ہو گئیں آپ فارغ ہو گئیں جی گھر پہ بھی سب الحمد للہ سب ٹھیک ہے جی ہم بھی فارغ ہو گئے ہیں بس ہو گیا موبائل چلا رہے تھے تو وہی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے تھے نیوز وغیرہ تو وہی ہم سوچے کہ لاؤ سوشل میڈیا پہ ہی بات کر لیتے ہیں جی اور
وہی ہے نا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دیکھیے تو فائدہ تو بہت ہے اس نے دنیا بھر کے لوگوں کو ایک دوسرے سے فورن جوڑ دیتا ہے ا
جی جی اور وہ کیا بولتے ہیں وہ ہماری زندگی اور حالات کو بنیادی طور پر بدل دیا ہے
صحیح فرمایا آپ نے بالکل درست فرمایا اس کے ذریعے ہم جو دور دراز رہنے والے رشتے دار ہوتے ہیں ہمارے عزیز ہوتے ہیں ان سے بھی ہر وقت راب رابطہ ہمارا ہاں رابط ہ جو ہے ممکن ہو جاتا ہے
ممکن ہو جاتا ہے اور وہ مطلب یہ نہیں لگتا ہم کو محسوس نہیں ہوتا کہ وہ دور ہے
ہاں ہاں جیسے ہمارے روبرو ہو جیسے وائس کال کرتے تو ایسے ہی لگتا ہے نا ویڈیو کال کرتے ہیں سوری تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے روبرو ہو وہ
روبرو ہوں ہاں صحیح فرمایا آپ نے اور چند منٹوں میں بات ہو جائے گی
ہاں صحیح ہے
ہاں اور جو ہے کچھ اس کے جو ہے لے
وہی ہے کوئی جو ہاں نہیں ایسا ہے نا کہ چلو کوئی جو آن لائن ہم نے درس اور نئی معلومات حاصل کرنی ہے تو اس میں بھی یہ اہم رول ادا کرتا ہے
جی جی بچوں کی پڑھائی لکھائی کو بھی اب جیسے گھر میں ہے بچے اب ان کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے نا تو آن لائن سرچ کر لیے سب ان کے کوشن
ہاں تعلیم میں تو ہاں تعلیم میں تو یہ بڑا اثردار ہے بہت اثردار ہے یہ
جی تعلیم کے لیے تعلیم میں یہ اہم حصہ بن چکا ہے یہ
ہاں یہ تو اہم حصہ ہی بن گیا ایک طرح سے بنیاد ہی بن گیا یہ تعلیم کی اب
بنیادی جی جی
جٹ سے مطلب بچے سرچ کر لیتے ہیں کچھ
جی ہم ہم خود ہی جی ہم لوگ خود ہی پڑھاتے ہیں نا جیسے بچوں کو تو ہم لوگ کو نہیں سمجھ میں آتا تو ہم خود ہی موبائل میں پہلے ہم خود سمجھتے ہیں پھر بچ بچوں کو پڑھاتے ہیں جب ہم کو خود نہیں سمجھ میں آئے گا ہم کیا بچوں کو پڑھائیں گے
صحیح فرمایا آپ نے بالکل
ہاں کم
جو بہت سے لوگ ہو نا ہاں جو بہت سے لوگ ہیں وہ اپنے دیکھو اپنا ہنر دنیا کے سامنے پیش کر پاتے ہیں اس نا اور کتنی شہرت ملتی ہے ان کو اور روزگار بھی مل جاتا ہے لوگوں کو روزگار بھی حاصل کرتے ہیں وہ
جی
ہمم جیسے دیکھو کتنے انفلوئنسر وغیرہ ہیں یہ سوشل میڈیا تو کتنا دیکھو ان کو مطلب شہرت
گار میں بھی لوگوں ہاں روزگار میں بھی اور روزگار میں بھی ترق ی جیسے مان لیجیے کوئی نیا بزنس شروع کیا اپنا کاروبار شرع شروع کیا تو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا اس کا ایڈورٹیزمنٹ بھی ہو گیا ہاں تو وہ وہ وہ فیمس ہو گیا ہاں تو دور دراز کے لوگ بھی مطلب اس کے بارے میں جاننے لگے کہ بھائی فلا فلا انسان جو ہے وہ یہاں دکان کھولا ہے اس چیز کی
ہاں وہی ہے نا تاجر اپنے سامان کی جو ا تشہیر کر کے زیادہ سے زیادہ گراہکوں تک پہنچ دیا تھا نا وہی ہے نا ہ
ت تعلیم و روزگار اور دنیا بھر کی حالات کی خبروں ایک کلک پر آپ کو دستیاب ہو جائیں گے
صحیح فرمایا آپ نے بالکل ہ
اور کاروباری ترقی میں لوگ اپنے چھوٹے یا بڑے کاروبار میں مارکی کیٹنگ میں ایڈس میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم جیسے مطلب اس بزنس کو مطلب اس کوسے کیسے مطلب اس کو استعمال استعمال کر کے اپنا کاروبار میں ترقی کر رہے ہیں جی اور وقت کا ضائع بھی نہیں وقت کا وقت کا ضائع بھی نہیں ہے اس میں ہاں جی سب کچش مل جاتا جی
ہوں
ہاں اور اور جو ہے مطلب کیا چل رہا ہے دیش دنیا وہ بھی ہم کو ترنت پتا چل جائے گا اے تو ہم یہاں گھر بیٹھے ہیں ہم کو کیا پتا چل جائے گا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا
سائنس ٹیکنالوجی صحت اور دنیا بھر کے کے جو واقعات سے باخبر رہنے میں بھی جو ہے اس کہ بہت ہی مطلب اس کا رول ہے بہت
تے نماز ا قرآن حدیث کے حوالے سے بھی جتنی ہم کو جانکاری مطلب چاہیے وہ سب اس میں مل جائے گی آپ کون سی آیت پڑھنی ہے کون سی دعا پڑھنی ہے نماز کے طریقے کیا ہے ہاں فرض مطلب فرض ہمارے کیا ہمارے کیا فرض ہیں کیا سنت ہے ہاں یہ سب چیزیں ہیں یہ سب چیزوں کی جانکاری ہے نا اپنے اپنے دین کے بارے میں جی جی اپنے دین کے بارے میں جانکاری ملے گی ہاں اور کیا بول تے ہیں پہلے جو ہمارے جو مطلب ہو گئے ہیں جو پہلے ہمارے پیچھے کی پیڑھیاں جو گئی وہ نہیں مطلب یہ سب چیزوں سے محروم تھی دیکھا جائے تو ان کو کیا وہ جو کو بڑے جو بتاتے تھے بس وہی اتنی جانکاری تھی ان کو باقی وہ اپنے سے جانکاری نہیں کھوج پا رہے تھے
نہیں کھوج پا رہے تھے ہم لوگ تو ہاں ایک کلیک ہی سب جانکاری مل جاتی ہے نا ہم لوگوں کو تو ہ اور دیکھو ہنگامی مدد پہنچ جات یہ لوگوں تک کچھ بھی مطلب کہاں کچھ بھی کچھ بھی ایسا ہوا وہ ہوا ہو کہیں پہ ہے نا
جی اب اب شادی بے اب جیسے مان لیجیے ہم ہم شادی ہاں اب ہم لوگ شادی بھی ہمار لیجیے کر رہے ہیں پہلے دعوت بٹ نے جاتے تھے سب ہاں آپ دیکھیے نا موبائل میں واٹس اپ کر دیا
صحیح بات ہے صحیح فرمایا آپ نے
اب آپ آپ کے پاس وقت ہو تو آپ آ جائیے پہلے لوگ وقت وقت نکال کے وہاں دور دراز جاتے تھے لوگ دعوت دے نے ہاں اب کہاں ا دو منٹوں ہاں جی جی پہلے لوگوں کے پاس وقت بھی تھا بتائیے آج کل لوگ اتنا اپنے میں مطلب مشروف ہو گیا ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے یو ہاں بیٹھنے اٹھنے کا آپ آپ آپ کے آپ کہ آپ کا حال چال لینے تک کے لیے وقت نہیں ہے لوگوں کو
صحیح
اتنے زیادہ مصروف ہے اپنے اسی میں مشروف ہے تو دوسروں کے لیے پہلے کے لوگ دوسروں کے لیے وقت نکالتے تھے یہ سوشل میڈیا لوگوں سے مطلب ایک دوسرے سے کاٹ دیا ہے لوگوں کو بس اپنے میں تو اب کسی کو کوئی اگر فارغ ٹائم بیٹھا ہے نا کوئی فارغ ٹائم بیٹھا ہےنا تو کیا اس کے ہاتھ
ہاں بس ہاں نقصانات تو یہی ہے نا یہ کہ آپ کو اپنے عزیزوں سے دور کر رہا ہے یہ ایک طرح سے ہے نا دور کر رہا ہے ہاں ہاں وقت نہیں دے پا رہے لوگ ایک دوسرے کو دیکھو کتنے گیلے شک وے بڑھ رہے ہیں تو پہلے لوگ آپس میں بیٹھتے تھے گفتگو کرتے تے تھے ہے نہ کتنا ان میں مطلب ہاں محبت ہوتی تھی ایک دوسرے سے کتنی محبت ہوتی تھی جی ہاں
جی جی میل جول بڑھتا تھا لوگ اب آج کل رشتے بھی دیکھیے لگتے ہیں تو وہ بھی کا آن لائن
ہاں صحیح فرمایا آپ نے وہی ہے نا اس کا جب حد سے زیادہ سو شل میڈیا کا یوز ہوتا ہے اس کا استعمال کرنے سے جو وقت ضائع ہوتا ہے تعلیم وہ کام اور جو ہمارا ام الم اعمال ہوتا ہے اس پہ بھی
اب اب اس میں اب سوشل میڈیا میں اب دیکھیے اب ڈال دیے اب اس میں چھوٹے چھوٹے بچے مطلب اتنے فالتو کے گانوں میں ڈانس کر رہے ہیں ہاں پھڑتا یہ سب مطلب یہ تھوڑا سا جو ہے کیا اپنے مطلب مذہب کے طور سے بھی اور مطلب اس میں مطلب سوشل اس سے بھی یہ چیزیں مطلب غلط اثر ڈال رہی ہے نا بچ
صحیح فرمایا آپ نے ہمم
چو کو اوپر بھی غلط اثر ڈالینگی اب اس میں بربادی ہے جی جی ا وہ بڈھے بڈھے سیانے سیانے ہیں اس میں ناچ رہے ہیں ریلس بنا رہے ہیں بتائیے ہاں یہ سب چیزیں ہیں یہ تو ہے کہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں وہ بھائی
وہ ہمارا مذہب نہیں نا سکھاتا یہ کچھ سب کرنا ہے نا وہی لوگ
تو یہ اسکینر ڈالنے چلیے ٹھیک ہے وہ تو دور دراز بیٹھے آدمی کسی کی مدد کر دے گا بھائی صدقہ زکوۃ خیرات تو دینا چاہیے ٹھیک ہے وہ تو اب اس اسلامی ہو گیا باقی دوسرے دھرم میں بھی آپ جائیے اس میں بھی جو ہے دان دکنا دینا اس میں بھی لکھا ہوا ہے کوئی ایک کوئی کوئی ای مطلب کوئی اکلوتا مذہب نہیں اسلام جس میں ا کیا بولتے دینے کی باتیں لکھی ہوئی ہے باقی دھرموں میں بھی لکھا ہوا ہے لیکن باقی چیزوں میں د دیکے وہ کہاں یوز کر رہے ہیں باقی وہ فالتو میں ہی زیادہ مطلب یوز کر رہے ہیں نا صحیح چیزوں میں نہیں یوز کر رہے ہیں
وہی ہے نا جو جو ہمارے وہ نوجوان ہیں آج کل کے نا اور ضروری مشغلوں میں گزار رہے ہیں
جی جی اب وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں دیکھیے نا اپنی تعلیم چھوڑ کے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں
ہوں اور اس کا یہ ہاں اور سوشل میڈیا کا ہی ہاں سوشل میڈیا کا
چی ہے نا
صحیح فرمایا آپ نے بالکل درست فرمایا سوشل میڈیا پر یہ جو جھوٹی خبریں افوائیں پھیل رہی پھیلتی ہیں اور غلط معلومات بھی بڑی تیزی سے پھیلتی ہے آج کل دیکھا ہی ہے ہم نے ہے نا تو جس کی ہاں اسی کی وجہ سے نا ہاں اسی کی وجہ سے جو سماج میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں ہے نا ہوں وہی ہے نا
چیزوں سے نا بچنا چاہیے تھوڑا سا انسان کو مطلب استعمال کرئے لیکن تھوڑا سا مطلب اپنا دماغ لگا کے استعمال کریے اس کو غلط طریقے سے نہیں کیونکہ بچے بھی دیکھیے ہاں اب بچے بھی دیکھے نا بچے بھی دیکھے جب بڑھتے عمر کے بچے ہیں وہ دیکھ رے اب وہ بچے جو بڑھتے عمر کے بچے ہوتے ہیں وہ سب چیز بہت جلدی کیچ کرتے ہیں
صحیح ہے یہ وہی ہے نا یہ میں تو یہی کہوں گی یہ جو ضرورت سے زیادہ لوگ سوشل میڈیا کا اس تعمال کرتا ہے نا تو یہ بھی انسان کو تنہا بے چین بنا ٹا ہے اور ذہنی دباؤ کی طرف بھی لے جاتا ہے ہے نا تنہا بھی ہو جاتا ہے انس ان صرف اس میں لگا رہتا ہے باقی اپنوں سے دور رہتا ہے
اپنوں سے تو دور ہو ہی جاتا ہے اس میں اب ایک ہی روم میں ہے مان لیجے ایک ہی کمرے میں ہے نا دو لوگ تو دونوں کے ہاتھ میںو موبائل رہے گا وہ آپس میں گفتگو نہیں کریں گے ا آپس میں گف تگو نہیں کریں گے لیکن وہ ایک ایک ایک کونے میں ایک لیٹ جائے گا دوسرے کونے میں دوسرے لیٹ جائے گا
چلو بڑا اچھا لگا ہاں آپ سے سوش میڈیا کے فائدات اور نقصان کے بارے میں نقصانات کے بارے میں ہم نے بات چیت کی
جی جی جی جی چلیے ٹھیک ہے دعا میں یاد رکھ ٹھیک ہے بہت اچھا لگا
ہاں آپ بھی رکھیے گا اللہ حافظ
اللہ حافظ